جی
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم اللام جی
اور کیسی ہیں
بس بڑھیا بڑھیا بتاؤ کیا کر رہے ت
بس سب خیریت ہے الحمد للہ سب خیریت ہے آپ بتائیے
جی اور بتائیے بس میں بھی آئی تھی اوپر بارش کا موسم بنا ہوا ہے میں نے آپ کی ادھر بھی آ رہی ہے بارش
جی ہمارے یہاں اب بارش دو دن سے لگی ہوئی ہے ہمارے تو
جی جی ہمارے ادھر تو بارش آنے والی بس کالے بادل آئے ہوئے ہیں
اچھا اچھا وہی بس میں وہی اپنے شوہر سے بول رہی تھی کہ اللہ کی رحمت دیکھو پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی اب لگاتار بارش لگی ہوئی ہے
جی جی جی جی یہ تو ہے ہی
جی اور بتائیے آپ کے گھر سب کیسے ہیں
بس جی خیریت سے ہیں ابھی بچے آئے ہیں اسکول سے ابھی کھانا دوں گی ان کو میں نے کہتے ابھی نہیں کھانا گرمی بڑی لائٹ نہیں ہے ہماری تو ادھر
اچھا اچھا ہاں لائٹ کا بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے لائٹ تو آتی نہیں ہے اور اوپر سے جب آدھی طوفان والا موسم ہو جائے تو لائٹ تو پہلے بھاگتی ہے
جی جی یہ تو ہے ہی
ہمارے بچوں کی تو ابھی یہاں چھٹیاں چل رہی تھیں تو اب آج اسکول ان کے کھلنے تھے تو اللہ کی رحمت سے لیکن بارش کے موسم کی وجہ سے نا حکومت کی طرف سے وہ آیا ہوا تھا نوٹس کی تھوڑا موسم کا الرٹ ٹ آیا ہوا تھا
جی ج
تو اس لی اس وجہ سے بچوں کی دو تین اور چھٹیاں بڑھ گئی ہیں
وہ تو بھائی بارش میں بچوں نے کیا پڑھنا اسکول جاتے
جی جی جی ساتھ میں پھر تھوڑا سا ا اپنی جان کو بھی رسک ہوتا ہے نا اس اسی لیے تھوڑا موسم کا جی جو ہدایتیں ہوتی ہیں موسم وباگ نے تو اس کے اس کے اوپر عمل تو کرنا ہی پڑتا ہے
جی جی بارش کی وجہ سے پانی بھی تو بھر جاتا ہے جگہ جگہ میں پانی بھر جاتا ہے
جی بالکل وہ تو بہت ہی مسئلہ ہے جب بھی بارش ہوتی ہے تو اتنے اتنے ویسی ہی آپ دیکھو حکومت کی طرف سے سڑکیں تو ماشاء اللہ اتنی خوبصورت ہوتی ہیں سڑکیں گڈھے بھرے اس میں
جی جی یہ تو ہےائی ہ ہ
تو بس یہی مسئلہ بنا رہتا ہے لیکن حکومت کا اس طرف دھیان ہی کہاں ہے
جی جی یہ سب
اور بتائیے آپ نے آج باورچی خانے میں کیا پکایا آج
بس یار میں نے بھنڈی پکائی تھی آج تو
اچھا اچھا
رات کو مٹن بناؤں گی بچے کہہ رہے ہیں مٹن بناؤ وہی بناؤں گی رات کو دیکھ وہ اور کیا جی ہاں جی جی جی آئیے
ج جی جی شکریہ شکریہ آئیں گے آئیں گے کبھی ویسے تو مٹن وغیرہ میں پسند کم ہی کرتی ہوں
جی جی
میں تو ویج کھانا ہی پسند کرتی ہوں پر چلیے کوئی نہیں آئیں گے آپ
کوئی نہیں آپ کے لیے آپ کے لیے ہم ویج بنا دیں گے جو آپ کھائیں گی تو
ارے شکریہ باجی شکریہ آپ نے آپ نے کہہ دیا تو بس اسی میں ہمیں تو بہت ہو گیا
ہمارے بارے بس جی بس میں بھی کپڑے اتارنے آئی تھی اوپر اب بارش آگی تیز آگی بارش میں نے کہ تھوڑی دیر سیر کر لیتی ہوں کھانا کا کے آئی تھی نیچے سے
جی اوکے اوکے
بارش تیز ہوگی اب کپڑے جلدی جلدی اتار رہی ہو
جی وہ تو ہے جب کپڑے پہ ڈالیں اور بارش آ جائے تو ایک دم سے بھاگنا پڑتا ہے
جی جی یہ تو ہے ہی
اور
بارش کا کچھ پتا ہی نہیں کب آتی ہے کب جاتتی ہے یہی نہیں پتا اس کا بارش آتی ہے اور گرمی ہو جاتی ہے
بالکل چپ چپ والا موسم ہو جاتا ہے بارش میں اور ساتھ میں بارش کے موسم میں اتنے کیڑے مکوڑے ہو جاتے
ہوں ہوں یہ تو ہے پنکھوں والے اٹھ جاتے ہیں رات کو تو پنکھوں والے اٹھتے ہیں کیڑے
جی بالکل میں تو اتنا بچوں کو بولتی رہتی ہوں کیونکہ چھوٹے بچے ہیں تو وہ مان نہیں ہے وہ ننگے پیر گھومتا ہے میں اس کو بولتی ہوں کہ بیٹا آج کل کیڑے نکلتے ہیں اس لیے پیروں میں چپل ضرور رکھو
بارش کے موسم میں تو ضرور نکلتے ہیں کیڑے
جی بالکل
کیونکہ پانی ہوتا ہے ساری زمین نیچے پانی بھر جاتا ہے انہوں نے اوپر ہی آنا کیڑوں نے بھی
جی بالکل بالکل بالکل وہی مسئلہ ہو جاتا ہے اور بچوں کو سمجھاتی ہوں میں کہ چپل پہن کے رکھا کرو کیڑے ویڑے پیر میں کاٹ لیتے ہیں پر وہی ہے بچے سنتے نہیں ہیں
جی جی
اور اور بتائیے آپ نے کوئی شاپنگ نہیں کی کوئی سوٹ وغیرہ نہیں لے کے آئی اپ
ہاں جی لے کے آئی ہوں شاپنگ کی تھی میں نے میں نا اپنی بھابھی کے پاس گئی تھی ادھر ہی ہے ماما جی کی بہو وہ کپڑے کرتی ہے نا سیل کر کپڑے بیچتی ہیں
اچھا اچھا
آئی تھی دو سوٹ لے کے آئی تھی اور بیڈ کی چادر لے کے آئی تھی ایک ہاں جی ہاں جی گھر میں ہی گھر میں ہی ان نے لگایا ہو نا ریک لگائے ہوئے ہیں ان میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں ہاں جی
جی جی ماشاء اللہ بڑھیا بات ہے اور آپ خود بھی سن لیتی ہیں
ہاں سل لیتی ہوں میں نے ابھی ابھی سلتی نہیں میں ابھی نا میں گر گئی تھی بوی کی شادی پہ ن گر گ اس کی وجہ سے میرا گھٹنا اتنا درد ہے اور چلا ہی نہیں جاتا میل سے اچھی طرح
او ہوو ہو یہ تو بہت بریی بات بتائی آپ نے دھیان رکھیے آپ اپنا
بس کتنا علاج کرا چکی ہوں میں تو
جی اچھا اچھا تو ڈاکٹر چینج کر کے دیکھ لیجے
ڈاکٹر بدل بدل دیا میں نے دو تین ڈاکٹر بدلے یہاں اب کہتے مالش کر تھرپی تو تھرپی پجاؤ آپ
اچھا اچھا ہوں ہاں جی ہو سکتا ہے تھرپی سے تو کافی فرق پڑ جاتا ہے
جی جی یہ تو میں تو سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی میں تو ایک ایک پیر کر پاؤں کر کے اوپر جاتی ہوں سیڑھیوں پہ چھڑتی ہو جب
ہوں پھر یہ تو بہت ہی مسئلہ ہے آپ
جی جی یہ تو م میرے ایک پیر کا گٹنا ہے ایک پیر کا یہ ہے پیر کی ایڑی وہ بڑی درد ہوتی میری یہ دونوں ہی پتا نہیں تو چلا بھی نہیں جاتا مجھ سے تو اتنی مشکل ہوتی چلنے پہ مجھے
ہ یہ تو بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے یہ آپ پھر تھرپی پی سے ہی ہو سکتا ہے آپ کا ٹھیک
ہاں کہہ رہے تو رہے اں ڈاکٹر بھی کہہ رہے تھرپی کرا لو شاید فرق پڑ جائے دوائی کاؤ گے کتنی دیر دوائی چلتی رہے گی آپ کی دوائی پہ سر پہ تھوڑی رہنا سارا دن
دوائی کھاتے رہو گے آپ مہینوں مہینوں لے کے آپ کو تو کوئی اس میں نظر نہیں آتا ہے نا کوئی
جی جی دوائی سے تھوڑی دیر درد آرام لگ جاتا ہے اور پھر درد جب دوائی کا اثر ختم پھر درد شروع
جی بالکل بالکل ویسے بھی گھٹنوں کا ٹانگوں کا یہ تو اب اتنا زیادہ مس مسلہ سب میں ہی بن گیا ہے نا جس کو دیکھو گھٹنوں میں درد ابھی تو پہلے بڑی بڑی عمر میں جا کے یہ تکلیف ہوتی ت تھی
اب تو چھوٹٹی چھوٹی عمروں میں ہی ہونے لگی کیا کرے
جی بالکل آج کل کیوںکہ ہم لوگوں کا کھانا پینا ہی اتنا وہ ہے نا پہلے کے لوگ دیکھو اتنا ہیلدی کھاناست کھانا کھاتا تھے تو وہ جو جو بھی چیزیں ہیں جو بیماریاں وہ عمر دراز لوگوں میں ہوتی تھی
جی جی
اور آج کل تو دھو چھوٹی عمر میں ہی ایسی ایسی تکلیف آپ دیکو چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ بال سفید ہو گئے ہیں
جی جی چھوٹے چھوٹے بچے گئے ہمارا سر درد ہے میں کیا ہمیں تو پتاہ نہیں تھا ہمارا سر درد کیسا
جی بالکل سر درد کا ہمیں پت ہی نہیں ہوتا تھا کہ سر درد بھی
جی جی
چھوٹے چھوٹے بچوں کو سر درد ہوتا ہےھوٹے چھوٹے بچوں کے بال سفید سے پہلے ہی ہو گئے ہیں پہلے آپ دیکھو کتنا مطلب ہم بھا اس بھا شبد یوز کرتے تھے جس کے بال سفید عمر میں جا کے ہوتے تھے
جی جی
آج کل تو چھوٹی چھوٹی عمر میں بال سفید ہے
جی جی یہ تو ہے یہ آپ نے صحیح کہا یہ تو
جی بالکل کیونکہ کھانا پینا ہی ہمارا اچھا نہیں ہے تو وہ سارا فرق پھر شریر پہ پڑتا ہی ہے نا
جی جی وہ تو ہے ہی میرے کو میں تو شہیر پہ جاتی تھی روز اب میری سیر بھی بند ہوگی یہ گھٹنوں کی وجہ سے مری سیر بھی نہیں جا پائی
اچھا اچھا وہی یہ اچھی اچھا رہتا ہے اگر ہم سیر وغیرہ کرتے رہے اپنے شریر پہ تھوڑا سا جیسے ہم باقی فالتو کے کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتے اگر ہم اپنے شریر پہ دھیان دیں اپنا تھوڑا وقت اس میں مصروف کریں تو اچھا تو ہمارا شریر بھی اچھا ہوتا ہے ہمارا دماغ بھی اچھا رہتا ہے
جی یہ تو ہے یہ آپ نے صحیح کہا
جی جی جی
اب تو میرے سے چلا بھی نہیں جاتا اتنی مشکل ہوتی ہے نا مجھے پہلے میں کتنی کتنی تیاری ایک گھنٹہ سیر کر لیتے تھے میں اپنی سہیلی کے ساتھ جاتی تھی ایک گھن پورا پھر ایکسرسائز بھی جانا شام کو اب تو کچھ بھی نہیں ہو پا رہا میرے سے
ہوں ہ وہی ہوتا ہے نا ایک بار چھوڑ دو تو پھر
ہوں بہت مشکل ہاں وہ تو ہے ہی
جی کرتے رہو تو ایسے شریر ہمارا چلتا رہتا ہے چھوڑ دیں تو پھر ہمت چھوٹ جاتی ہے
جی جی یہ تو ہے ہی بات اپ
کسی کوئی بھی کام ہے ایک بار اگر ہم ہمت کر کے اس کو شروع کر لیں تو پھر ٹھیک رہتا ہے بس ہمت ہی ہار جاتے ہیں نا ہم
جی جی اب سو تریق میں میں کہ چلو ایککسرسائز تو جانا شرو کروں گی کسرت کروں گی تھوڑی سی مگر جا ہی نہیں پا رہی ٹائم کی ٹائم تو وہی نہیں ہے سسٹم ہی نہیں صحیح لگ رہا مجھے کوئی
ہوں وہی ایک بار اپنا پورے دن کا وہ کر لے نا اپنے وقت کی تنظیم کر لیں پورے دن کی کہ مجھے صبح سے لے کے کہاں کہاں اپنا وقت کرنا ہے تو اس سے آپ بالکل صحی رہے گا
جی جی کچھ نہا میرے گھر میں گھر میں اکیل ہو نا کوئی ہے نہیں ساتھ میں بچے بھی چلے جاتے اور گھر میں اکیلے رہو پھر گھر کا دھیان رکھو اور باہر جاؤ آج کل تو پتا چوریا بھی کتنی ہو رہی ہیں
جی بالکل یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا لنے میں یہی لتا ہے کہ آپ پھر گھر چھوڑ کے جا نہیں سکتے ہیں
نہیں نہیں میں اکیے ہی گھر پہ رہتی ہوں سارا دن ابھی میرے چھوٹا والا بیٹا چل ج گا ٹیوشن پہ پھر میں اکیلی پانچ چھ بجے تک اکیلی بالکل
جو اکیلا وہی ہے نا آج کل پریوار اکیلے خالی ہیں پہلے دیکھو جوائنٹ پریوار ہو تھے تو فائدہ دوسرے کے ساتھ تو مسئلہ رہتا ہے کہ اکیلے پھر گھر کو دیکھیں یا باہر نکلیں
جی جی یہ تو ہے ہی گھر کا کام کر کر لو یہ ایسی سے تھک جاتی ہوں میں تو اب تھوڑا سا کام کر تی ہوں گھٹنوں کی وجہ سے تھک جاتی ہ بہت زیادہ
جی جی جی میرا بھی یہی مسئلہ رہتا ہے کہ میں گھر پہ خود ہی سب دیکھنا پڑتا ہے بچوں کو بھی گھر کے کام بھی تو میں بھی کہیں نکلنا جی ہاں میں بھی اکیلی شوہر ہے میں ہوں اور بچے ہیں
جی ہمارے بھی ایسے ہی ہے بچے شوہر اور میں
جی جی جی وہی رہتا ہے نا پھر اکیلا انسان اب گھر کو سنبھالے ب گھر کے کام بچوں کو دیکھنا پھر کہیں نکلنے کا سوچتی بھی ہوں پر پھر
جی جی جی جی یہ کہ چلو اچھا جی خد حافظ جی میں تھوڑی دیر میں کرتی ہوں ٹھیک ہے جی
خدا حافظ خدا حافظ
جی جوں
ا